ہیلو ہائی کیسے ہوں
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو
ہوں میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا کر رہی ہوں
میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں اور کیا مطلب ناشتہ یہ کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں ہو گیا
ہاں چار بجے کا ناشتاہ بھی ہو گیا ہاں میرا ہو گیا جی اور موسم کیسا ہے ادھر
ہاں ٹھیک ہے
اچھا چلے اچھی بات ہے ادھر بھی مطلب گرمی ہے کیونکہ بارش ابھی تک تو ہوئی نہیں ہے اب کب ہوتی ہے پتا نہیں
ہوگی اپ سہ نہ سکتی ہے وہاں
ہاں بادل تو لگا ہوا ہے ہو جائے تو اور اچھی بات ہے نہ ہو تو پھر پربلم ہی ہے کیا ہی کر سکتے ھمم
سب کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب
اچھا آپ نے کبھی میں مینگو آئس کریم کھائی ہے کیا
مینگو آئس کریم ہاں کھائی ہے کھٹی میٹھی والی کھائی ہے اورنج والی منگو نہیں
میں آپ کو بت بتا دوں
بتائیے
ٹھیک ہے آپ ضرور بنانا میں آپ کو بتاتی ہوں
جی جی ھمم
مینگو آئس کریم بنانے کے لیے نا بنا مشین میں اگر آپ بنانا چاہتی ہیں اور
ہاں ہاں
مطلب آپ کو ٹیسٹی بھی چاہیے کرسپی جیسے اچھا لگتا ہے نا ٹیسٹ میں بھی فلاور میں بھی بہت اچھا لگے تو پہلے آپ کو سامگری چاہیے اگر آپ چار پانچوں لوگوں کے لیے آئس کریم بنانے چاہتی ہے تو پکے ہوئے آم چاہے دو تین بڑے بڑے بڑے آم ہوں گے نا تو ہو جائیں گے اور پھر چاہیے فریش کریم کریم کی ضرورت پڑے گی اور کوانڈین ملک چاہیے ایک سے مطلب وہ جو ایک سے دو کپ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے والے کپ اس سے چینی چاہیے دو سے تین چمچ سواد انوس سار اور اگر آم میٹھا ہے تو کم ڈالنے سے بھی ہو جائے گا جیسے میٹھی آم رہتی ہے نا اور الائچی پاؤڈر چاہیے ایک سے چار چمچ پستا کاجو جو بھی جو بھی ہو آپ اسے گارنش کر کے ڈال سکتی ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر مکسر میں آم کو نا پہلے مکس کر لیجے چینی کے ساتھ الائچی ڈال کر ایک دم اسموتھلی پیس لیجیے کے بعد ایک بڑے بال میں اسے ٹھنڈے ہونے کے لیے رک دیجے فریش جو کریم ہم نے رکھا تھا نا اس کے ساتھ ملا کر تو
چی
اس کے بعد جب وہ ہلکی پلکی ہو جائے جیسے مکس ہو جائے تو پھر اسے
ہاں
اچھے سے ایک بار اور مکس کر لیجے جیسے ہم کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے کیسے مکس کرتے ہیں اس کے بعد ایک ڈبے میں اسے ڈال کر اوپر سے جس میں آپ اسے فریزر میں رکھنا چاہتی ہے نا تو ویسے ایک ڈبل لے لیجے بعد میں آئس کریم بنانا چاہتی ہے اپر سے کاجو پستا اور تھوڑی سی الائچی پاؤڈر تھوڑا سا مطلب وہ جو کریم ہے نا وہ بھی آپ ڈال سکتی ہے یا پھر اگر آپ کے پاس جو ہم بلیک کلر کا کریم ہوتا ہے نا چاکلیٹ والا وہ بھی آپ ڈال سکتے ڈیزائن کے تھرو بہت اچھا لگےا اور کھانے میں بھی ٹیسٹ الگ لیول کا ہے گا تو آپ اسے ڈال کر اچھے سے آٹھ چھ سات آٹھ گھنٹے کے لیے آپ اسے فریجر میں رکھ دیجیے پھر فریج سے نکال کے آپ اس جیسے بھی سیب میں کاٹنا چاہتی ہے کاٹ کر سرو کیجیے بہت ہی اچھا لگے
ھمم ھمم اچھا واقع میم بہت اچھی ریسیپی بتائی ہیں ضرور ٹرائی کروں گی میں اور مطلب کہ اور کیا بنا لیتے ہو آپ
میں جیسے بہت ساری چیزیں بنا لیتی ہوں آج جیسے ہمارے گھر میں سبزی بنی تھی تو یہ سبزی آپ نے نہیں پتا کھائی ہے کہ نہیں تو آپ ضرور ٹرائی کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ
مطلب تو یہ کیا کہتے ہیں ام رگی کیک کھایا ہے ہیلدی رگی کیک
نہیں آپ مجھے ریسیپی بتا سکتی ہیں
جی جی بتا سکتے ہیں
ہاں تو پھر بتائیے میں ضرور ٹرائی کروں گی ہاں بتائیے
جی اس میں مطلب انگریڈینڈینٹس مطلب کہ یہ کیا سب پڑھتا ہے اس چیز کے بارے میں میں بتاتی ہوں آپ کو
اوکے
جیسے راگی آتا ہے فنگر ملیٹ بولتے اس کو آٹا
اچھا
جیسے ایک کپ مطلب کہ ایک سو بیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اور گیہوں کا آٹا لینا ہے ہاف کپ ساٹھ گرام
اوکے
اور کوکو پاؤڈر آتا ہے جو کوکو پاؤڈر جانتے ہوں گے آپ
ہاں
دو ٹیبل اسپون مطلب کہ ملتا ہے جو کافی والا ہوتا ہے ٹھیک ہے
ہاں
اور گڑ گڑ پاؤڈر جو ہوتا ہے میٹ ٹھا جانتے ہوں گے میٹھا جو آتا ہے تین سے چار کپ آپ کو لینا ہے وہ دہی لینا ہے ایک سے مطلب کہ ہاف کپ اور تیل یا پگھلا ناری ہاں پیگلا ناریل تیل لینا ہے
ہاں
سمجھو کی چار کپ دودھ لینا ہے ہاف کپ اور بیکنگ پاؤڈر مطلب کہ لینا ہے ایک ٹی اسپون اور جیسے اس میں بیکنگ سوڈا بھی میں ڈالتے ہیں جیسے بیکنگ سوڈا ڈالیں گے تو اس میں کیا ہوگا وہ پھولا پھلے گا ٹھیک ہے
اچھا
جیسے اینو بھی ڈال سکتے ہو بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہو
اچھا
اور ویسے اس میں مطلب وینیلا ایسینس ہوتا ہے
ہاں
اس کا کیک بنانے والا ہوتا ہے اس میں ایک ٹی اسپون وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے نمک آپ ایک چٹکی ڈالو گے ہلکا ایک چٹکی اور جیسے ڈرائی فروٹس جو آتے ہیں آ اس کو کیا کرنا ہے جو بڑے بڑے ہو گے تو اس کو فرائی پین میں لے کے آپ اسے گرم کر لو اور پھر اس کو کیا کرو مطلب مکسر جار میں آپ اسے پیس لو مطلب ایک ایک راؤنڈ لگا دو کہ وہ در درا ٹائپ کا ہو جائے
اچھا
جی یے جو راگی کے فائدے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو کیلشیم اور آئرن سے کیا ہوتا ہے بھر پور ہوتا ہے یے یے زیادہ تر مطلب کی ہڈیوں کو مضبوط بھی بناتا ہے ڈائبٹیز کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے اور جیسے ہیلدی اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اب میں آپ کو مطلب بنانے کی ودھی بتاؤں گی ٹھیک ہے
ہاں
جیسے اس میں کرنا کیا ہے آپ کو ایک باول میں راگی آٹا گیہوں کا آٹا کوکو پاؤڈر بیکنگ پاؤڈر بیکنگ سوڈا اور نمک چھان لینا ہے ٹھیک ہے سبھی مطلب کہ سبھی آٹے کو اور پاؤڈر کو مطلب کہ آپ چھان لو گے پھر اس کا کیا کرو گے دوسرے باول میں گڈ پاؤڈر دہی تیل اور وینیلا ایسینس کو اچھی طرح پھیٹنا ہے اچھی طرح مطلب کی جیسے جیسے انڈا رہتا ہے تو انڈے کو وہ جو گھیری رہتا ہے تو اس کو اچھے سے ملاتے ہیں نا پانی اور وہ جو مطلب وائٹ وائٹ سا رہتا ہے اس کو دونوں کو ملاتے ہیں تب جا کے اچھے سے ملتا ہے نا تو ویسے ہی آپ کو اس کو بھی مطلب کہ ملانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا کرنا ہے جیسے ابھی اس میں دودھ ڈال کر اچھے سے کیا کرنا ہے ملانا ہے پھر اسے کیا کرنا دھیرے دھیرے سوکھی سامگری جیسے ڈالتے ہوئے ہلکے ہاتھ سے ملائے جیسے اا یہ جو سوکھا سوکھا یہ جو ہے ڈرائی فروٹ
ہاں
اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے اسے اچھے سے ہاتھ سے ملانا ہے پھر بیٹر کو کرنا ہے گاڑھا ہونے تک گاڑھا ہونے دینا اچھے طریقے سے ایسے میں کیا کرنا ڈرائی فروٹس اچھے سے مطلب کہ ڈالنا ہے جتنے آپ اس میں ڈالو گے تو اور اچھا مطلب کہ کیک راگی کیک بنے گا ٹھیک ہے
اوکے ہاں
جی جیسے چھ انچ کے کیک ہے تو اس میں مطلب کہ اس حساب سے اس کا باکس لینا پڑے گا نا اور اس میں جیسے گریس اور بٹیر مطلب ڈالو جیسے بیٹر میں نے جو بنایا تھا وہ گریوی اس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے اوون ہوگا ایک سو اسی ڈگری سیلسیس پے کیا کرنا ہے تیس سے پینس پینتیس منٹ تک اسے مطلب کہ بیک کرنا ہے سمجی جی تیس سے پینتیس منٹ ہو جائے پھر اس کو کیا کرنا ہے کڑھائی میں جیسے کڑھائی میں بھی کر سکتے ہو آ م آچ پہ پینتیس سے چالیس منٹ تک اسے مطلب کہ اچھے سے کوک کر سکتے تو ٹھیک ہے
ہاں
جی اور اس میں مطلب کہ ا اس کو کیا کرنا پھر پلیٹ کو وہ باہر نکالنا اور پھر اس سے مطلب کہ یہ کتنی ٹائپ کا جو کٹ کرتے جیسے کیک کٹ کرتا ہے نا
ہاں ہاں
اسی حساب سے کٹ کر کے آپ مطلب اسے سرو کر سکتے ہو ٹھنڈا ہونے کے بعد ٹھیک ہے
ہاں
یہ آپ کا راگی کیک ہیلدی راگی کیک آپ کا بن کے تیار ہے آپ مطلب کہ ضرور ٹرائی کرنا ٹھیک ہے جی جی اور اچھا بھی لگتا ہے کھانے میں کافی والا تو زیادہ ہی اچھا لگتا ہے
ہاں
ٹھیک ہے چلو بائی رکھتے ہیں پھر ٹھیک